سلب لےگ بائییں
وعلیکم السل وعم
اور بھائی جان کہہ رہی ہو تو
جی بھائی جان آپ بتائیے آپ پرےت میں
ہاں جی اللہ کا شکر ہے ہم سب کہہ رہے ہیں تھے آپ کے یہام ابو سب کہہ رہے ہیں
جی بھائی جان اللہ کی مہربانی سب پ رہت بھائی جان
اور بھائی بتائیں تویں
جی بھ جان آپ کے امی ابو سب کہہ رہے تھے بھائی جان
ہاں جی ہمارے امی ابو سب کہہ رہے ہاں تو بھائی ہم آ ہم تعلیم کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ تعلیم ہمارے جیون کے لیے اتنا ضروری ہے کیونکہ تعلیم کے بغیر ہمارے جیون میں کچھ نہیں ہے بھائی
جی بھائی جان بالکل کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر ویکتی کو ذمہ دار ناگرک بنانے کی پوری کوشش کرتی ہے بھائی جان یہ تو اللہ تعالی کی مہربانی ہے جو اپن کو تعلیم حاصل کرنے کو مل رہی ہے
ہاں بھائی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ویسے بھی دیکھا جائے نا تو ہمارے امی ابو لوگ بولتے ہیں کہ کہ تعلیم جس کے پاس تعلیم نہیں ہو وہ پسو سامان ہے کیونکہ جس کے پاس اچھی تعلیم ہوگی تو وہ اسس وہ اپنے بچوں کا اچھی طرح سے وکاس کر پائے گا اور وہ اچھے اچھے مدرس سوں میں اور عبادت وغیرہ بھی ٹائم سے کرے گا اس سے کیا ہوتا ہے
جی بھائی جان بالکل ہاں جی بھائی جان بولیے
اس سے کیا ہوتا ہے بھائی کہ ہمارا مانسک سنتولن صحیح رہتا ہے بھائی
جی بھائی جان بالکل بے سک کیونکہ بھائی جان تعلیم میں منشیہ کا ایک ایسی پرورش ہوتی ہے جو ہر ویکتی کو ہر اسٹوڈینٹ لائف میں یہ سکھاتی ہے کہ اپنوں سے بڈوں کا کیسے آدار سمان کریں اپنوں سے بڑوں سے کیسے بات کرے مطلب کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو مان سمان ادھار سب کو دلاتی ہے اگر جس ویکتی کے پاس تعلیم نہیں ہوگی واپسی نہ تو عزت سے بات کرے گا نہ اس کی کئی ایریو پہ عزت رہتی ہے
دیکھا جائے نا ہلو
ہاں جی بھائی جان بولے
میں یہ بول رہا ہوں تھا یہ بول رہا تھا جیسے کہ مان کے چلو کہ ایک پیسے والا کتنا بھی ہو اور ایک بندہ جس کے پاس اچھی تعلیم ہو تو وہ پیسے والا کتنا بھی وہ اپنے بچوں پر دھیان نہیں د پائے گا جس کے پاس اچے تعلیم ہوگی وہ اپنے بچوں کو اچھے اچھے مدرسوں اور عبادت وغیرہ بھی اور بولنے کا لہجہ بھی سکھائے گا بھائی
ا وہ نہیں دان وہ کیا ہے اس کا دھیان پیسوں پہ جائے گا اسے وہ بچوں کی طرف دھیان بھی نہیں دے گا بھائی
جی بھائی جان بالکل بھائی تو بھائی جان تعلیم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہر ویکتی کو بولنا پڑھنا لکھنا اچھا سے اچھے ویوہار کرنا بڑوںسی باتیں کرنا اور کئی ا اگر آپ کسی انجان چھیتر میں چلے جاؤ گے تو آپ اس جگہ سے کیسے نکلے اپنی مشکل مشکل میں کیسے باہر نکلے بھائی جان میں آپ کو بتا دوں جو ویکتی تعلیم کے بارے میں جانتا ہے وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے بھائی جان جو ہر ویکتی کو مطلب ذمہ دار ناگرک کے ساتھ ساتھ وہ ہر ویکتی کے اندر ایک ایسی شکتی ڈال دیتی ہے جو ویکتی کسی سے نہ تو ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے بھی جس کے پاس اچھی تعلیم ہوگی نا وہ کسی کے سامنے جو کتنا بھی غریب بندہ ہو جو کہ ایک ہی طریقہ ہے جس کے پاس اچھی تعلیم ہوگی تو تعلیمی سے ہی نکل سکتے ستا ہے اپنے پریوار کا وکاس کر سکتا ہے اور ویسے ویسے ہی بھائی دیکھا جائے نا جس کے پاس اچھی تعلیم ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے اسے کہیں جانا ہو ریلوے اسٹیشن وغیرہ پر اسے کہیں پہنچنا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کچھ غط لوگ اسے غلط راستہ بتا دیتے یا غلط ٹائم بتا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی وہ غلط استھان پر پہنچ جاتا ہے یا غلط ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے
تو بھائی جس کے پاس اچھی تعلیم ہوگی تو وہ نہ تو کسی کے سے پچھ پوچنے کی ضرورت پڑے گی آج کے دور میں کیا ہے کہ سب ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے آن لائن سسٹم چلے گیا آن لائن ٹکٹ وغیرہ بھی کرتے تھا اور جہاں پہنچنا ہو وہاں لوگ لوکیشن ڈال کر پہنچ سکتے ہیں
جی بھائی جان تو بھائی جان بھی بتا دو آپ کو تعلیم ایسے ایک ایسی چیز ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی اتیاچار کر رہا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی مطلب کہ کچھ ایسی حرکتیں کر دیا ہے تو آپ اس کے اوپر مدا اٹھا سکتے ہو کیونکہ تعلیم ایک ایسا ایسی چیز ہے جو کوئی وکتی اس سے دب کر بالکل نہیں رہ سکتا لیکن بھائی جان تعلیم کے
اور ہمائی بھائی ویسے بھی دیکھا جائے نا تو جس کے پاس اچھی تال تعلیم ہوگی تو وہ قانون کے ذریعے جو کچھ کرے گا قانون کے ذریعے کرے گا وہ اس کے پاس اچھی تعلیم نہیں ہوئی اور کیا ہے جھگڑا وغیرہ کرے گا اس سے کیا کہ بھائی اپنا ہی نقصان ہوتا ہے کہ پیسے وغیرہ خرچ ہوتے پھر میں اور اینڈ میں کیا ہے کہ قانون کے ہی ذریعے سارا کاریہ ہوتا ہے تو بھائی جس کے پاس اچھی تعلیم ہوگی تو وہ جھگڑا نہیں کرے گا سیدھا قانون سے سمپرک کرے گا بھائی
جی بھائی جان بھائی جان میں بتا دوں آج کل تعلیم آپ اپنے دیش میں تعلیم کے خلاف وہ کئی سارے ایسے مدے ابھر کے باہر آ رہے ہیں جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھائی جان جو پڑھ لکھ کر سنگرش کر کے اپنا سارا جیون محنت کر کے تعلیم شکشا پراپت کرتا ہے اور پھر وہ کوئی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے وہ پیپر دیتا ہے اور اس کو کنفرم ہوتا ہے کہ ہاں میرا اس بار سلیکشن ہو جائے گا اس کے پریوار گھر پریوار فیملی والوں کو پتا رہتا ہے اس کے اوپر وشواس رہتا ہے تو بھائی جان کیا ہوتا ہے کئی بار جو اسٹوڈینٹ مطلب کہ بہت زیادہ ٹینشن میں پڑھائی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر پیپر لیک جیسی سمسیا سامنے آ جاتی ہے تو بائی جان وہ کیا ہوتا ہے وہ بہت زیاد ڈپریشن میں آ جا ہے تو وسے تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی جان کی سرکار کو تعلیم کے اوپر زیادہ سے زیادہ زور دینا چاہیے
بھائی وہ کیا ہے نا جو سرکار وغیرہ ہوتی ہے نا وہ خود ہی برشٹاچار پھیلا رہی ہے اس اس سے کیا ہے کہ جو غریب بندہ ہوتا ہے نا وہ تیاری کرنے کے لیے جاتا ہے تو آپ کو تو پتاہ ہی ہوگا سر مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں تو کسی کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہو وہ اس کے امی ابو پھر بھی ویوستھا کرتے ہیں ایک ٹائم کی سبزی وغیرہ کم بنا لیں گے لیکن جو بندہ باہر پڑتا ہے اس کے لیے پیسے وغیرہ بیچتے ہیں تو انہیں کیا مطلب سرکار کو کیا مطلب مطلب سرکار وغیرہ جو ان کے سرکاری ڈپارٹمنٹ میں جو کام کرتے ہیں وہی بھائی جو بڑے بڑے ہوتے نا وہ انگ کے ذریعے پیپر لیک کیا جاتا ہے اور جو پیسوں والوں کے لیے کچھ نہیں ہے پیسے والے کیائے وہ تو خرید لیتے ہیں غریب بندہ ہی تو کوانی ہوتی ہے بھائی
جی بھائی جان تو بھائی جان کئی غریب مڈل کلاس ویکتی ہوتے ہیں جو مطلب کہ اچھے سے پڑھتے ہیں ان کو کانفیڈینس رہتا ہے اپنے اوپر میں اپنے پریوار کا گھر والوں کا اپنے ماں باپ کے سپنے پورے کروں گا تو بھائی جان ایک دور آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اپنے جو شکھا منتری ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کسی اور ویکتی سے تھوڑے بہت پیسے لے لیتے اور اس کی جگہ پر کسی اور کو جاب دے دیتے تو س کے تو بھائی جان وہ تو کیا وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ پیسے لے لیتے ہیں مان لو آپ دس لاکھ روپئے لے لیے بیس لے لیے ٹو کیا ہوا یوں پیسوں سے پوری زندگی نہ کہا لینگے اللہ بھائی جان اپن تو نہیں دیکھ رہی اس کو لیکن اللہ تعالی سب کو دیکھتے ہو اوپر سے وہ ہر کسی کا حساب کرتے ہیں وہ اسی ٹائم پہ کرتے ہیں کہ وہ جو پیسے لیتے ہیں وہ بالکل اس کے پاس نہیں رہتے
ہاں بھائی یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا تو اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں کسی کے ساتھ ایک ہی کرنی چاہیے کسی کے ساتھ کلب نہیں کرنا چاہیے اس سے کیا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں گے کسی کے ساجدہ کریں گے پھر سے کیا کرنا اللہ تعالی پھر جب ہم مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو وہ وہ آئی خدا کے روم میں کسی انسان کو بھیجتا ہے بھائی سہایتا کے لیے
جی بھائی جان تو بھائی جان میرا تو یہ کہنا ہے کہ سرار کو زیادہ سے زیادہ اس چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے ویسے کہ ساری غلط تو سرکار کی ہوتی ہے لیکن سرکار کو کچھ ایسا ایسا کچھ کرنا چاہیے جس سے کہ ہم یہ پیپر لیک ہونے سے روکے جا سکے کیونکہ پیپر ہوتے ہیں جو پہلے گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں پھر اسٹوڈنٹ کالج اس چھیتر میں آتے ہیں جہاں آپ کا ایگزام
وہ کیا ہے نا بھائی یہی بڑے بڑے لوگ ہوتے ن ہی یہی کرتے ہیں پیسے وغیرہ لے کے پیپر کو یہی یہی لیک وغیرہ کرتے ہیں اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ویسے پیپر کو لیک کر جائے پر نہیں جو سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تے ہیں نا وہی کرتے بھائی
جی بھائی تو بھائی جانا آ کو پتا ہوگا کوئی مڈل کلاس فیملی سے اگر کوئی بندہ بلونگ کرتا ہے وہ پڑھ اگر اس کو اس وہ پیپر دیتا ہے اور اس کا پیپر لیک ہو جاتا ہے
ہاں تو بھائی اس سے بہت دکھ ہوتا ہے بھائی ویسے بھی دیکھا جائے نا تو کئی بندے کیا آئے ہیں جو نیٹ کا پیپر ہوا تھا پہلے تو اس میں کیا تھا وہ پیپر وغیرہ لیک کر دیا تو جو کچھ لوگ تھے تو انہوں نے تو سوسائڈ وغیرہ بھی کر لی تھی بھائی
جی بھائی جان بہت سارے کیس دیکھے گئے تھے ایے تو ای جہاں سرار کیا کرتی ہے پیسے تو لے لیتے لیکن کسی کی زندگی کا ایک طریقے سے ایک ٹکڑا چھین لیتی ہے ان پیسوں سے بھی کیا کر لیتی ہوگی لیکن بھائی چانس سرکار اگر ان چیزوں پہ زیادہ دھیان دے گی تو ان کا جو جیم وہ ان کے جو پیسے آ رہے ہیں وہ کہاں سے آئے گی ان کی جیم گرم ہونے سے رک جائے گی تو سرار کیا سوچتی ہے اپنے ہت کے بارے میں سوچتی ہے دوسرے سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے یہ مر رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے برا تو ٹھیک ہے بھائی جانس سرک کو آپ جا کے بول دو گ اگر مان لیجیے آپ کے کوئی اسکول اسکول میں ٹیچر ہے اگر آپ بول دو گے سر میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا میرے کو
ہاں بھائی وہ کیا ہے نا جو پرائیویٹ کالج وغیرہ ہو نا ان میں تو یہی چلتا ہے کہ جیسے کہ ہماری اٹینڈینس وغیرہ کمو تو وہ یہ نہیں سوچتے غریب بندہ ہوگا تو اس سے تو پیسے وغیرہ اینھتے ہیں یہ نہیں سوچتے ایک آدھ کم تو کوئی نہیں اور جو جانکار وغیرہ ہوتے ہیں ان سے کم پیسے لیتے ہیں جو غریب بندہ ہوتا ہے اس سے زیادہ لیتے ہیں وہ یہ کرتے جی ہاں تو بھائی وہ کیا ہے نا کہ جس کے پاس اچھی تعلیم ہوگی نا وہ اپنے پریوار کا اس طرح سے وکاس کرے گا اور جیسے کہ جو ہمارے امی ابو بولتے ہیں کہ جس کے پاس اچھی تعلیم ہوتی ہے تو وہ اپنے پورے پریوار کا اور آنے والی پیڑھی کا بھی وکاس کر لیتا ہے بھائی
جی بالکل بھائی جان تو بھائی جان میں تو آخری میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ویکتی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اچھے سرکار کون زیادہ سے زیادہ دھیان دینا چاہے ان کی ہیلپ ہی کرنی چاہیے نہ کہ ان کا نقصان تو بھدان آپ سے بات کر کے میں بہت اچھا لگا آ نے جو ہم کو انفارمیشن دی وہ ہمیں بہت اچھی لگی تو ملتے ہی کسی نئے ٹاپک کے سھ جب تک کے لیے خداپ اس پجان اپنا خیال رکھے گا اور اپ
خدا سوائییا نے